ہیلو
لیکم
ہاں ہلو وعلیکم السلام کیا خیریت ہے بھائی
سب بڑھیا ہے اپنا بتائیے
اپنا بھی سب اللہ کا گرم ہے کیا ہو رہا
کچھ نہ بس بیٹھا بیٹھی
آ بیٹھا بٹھی کال تم کو ہم صبح سے کر رہے تم بہت بزی چل رہے ہو کیا کام تم کر رہے ہو اتنا
موبائل گھرے رکھا ہوا تھا ہم تھوڑا کھیت طرف تھے
او اچھا کھیتی کروا رہے ہو
ہمم
اچھا اور دودھ تمرے یہاں ہو رہا
ہاں دودھ وود تو دے رہی ہے گائے
تمرے یہاں کہ دودھ کا ہم بہت تعریف سونا ہے
ہمم
بہت اچھا دودھ رہتا ہے گھیو نہ بناتا ہے بھائی تم لوگ
بنانا گھی
تو کبھی اؤ تو لے کے آئی یے ہمیں
آئیں گے تو لے کے آئیں گے
لیکے آئے ہو تو میرے بہت ضروری ہے ادھر تو کہیں نہیں مل رہا ہم لوگ کی طرف گھی بھی ملے گا بھی تو نکلی والا باری دقت کبھی آؤ تو لے کے آئی ہو تم ٹھیک ہے آؤ گھوم مے ومےکیا کر تم گھر بیٹھ کے
ابھی تھوڑا سا ابھی تھوڑا سا اب بھی کا پہنچلی اسھلی بڑھیا صحیح ہو جا تاب نا کام دھام سب میرے ہی نا کرنے پڑا رہا
ہاں سونا کی سارا تم رہی کر پڑ رہا صحیح بات کوئی ہے ہی یے نا گھر میں تمہیں اکیل ہو تو کرنا پڑے گا نا
ہاں اب بھی گھر ٹھیک وک ہو جائے تب نہ کہوں نا
ہاں ان شاء اللہ ہو جائے گا ٹھیک
ہمم جائے تھا وہاں نو سے فون کر رہی تھا بات کرنا تھا میرا لوڈر لوڈر کا کورس سکھے لا
کہاں بھائی
اری کون سی جگہ تو بتا رہے تھے مطلب نزدیکی میں زیادہ دور میں نہا ہے ایک ہزار کلو میٹر کے لام سامنے
ہاں تو ٹھیک تو تھا تو
تو ادھر ابھی کا ابھی ٹھیک ہو جا ہے نا بول رہی ادھر سے تم فری ہو میرا فون کرو تورنت بھیج دین گے
ہاں صحیح ہے بھائی
اڑھائی مہینہ میں میرے سکھا کے لائسنس میرے دے دو بنا کے
ہاں نہیں تب تو بہت اچھا ہے پھر تو کہیں بھی جاب لے سکتا اس کے بیس پے ہے نا
انڈیا ہی میں ہم تیس پینتیس چالیس ہزار کا محتاج نہ رہے کام سیکھ کے
سیکھ لے بھائی بہت کم دے گا سمجھے
ہاں کہیں انڈیا اگر انڈیا میں رہ نا ہوگا انڈیا میں رہو بدیش جانا ہوگا تو میرے ساتھ بدش اگلے سال چلی ہو
ارے کچھ دن انڈیا ہی میں کرون نا ابھی
ہاں ابھی عمر بھی نہ نہ ہوئی ہے اکیس کے بعد نہ جاے بدیش ابھی انیس سویے ہوئی ہی رہی ہے
ہاں ہاں یہی بات ہے ہاں ای بھی تونا کوئی نہ انڈیا ہی میں نوکری کانا ہے اچھا اچھا آدمی کورس کر لے رہا ہے تو سب کا باہر ہی جا کے کام آ رہا
وہی نہیں اگر انڈیا ہی میں چالیس پینتالس ہزار ملے گا تو کہے ہم جائیں گے بدیش
بیکار ہے وہاں بھی جاؤ دو سال تک کب اندھرا ہو نہ کوئی مرنے جینے کسی میں نہ آ سکو
وہی نا خوشی غم سب دور ایک دم گھر پریوار سب چھوٹا رہے
صحیح بات ہے اور سنا کی تم لوگن بہت بارش ہو رہی ہے بھائی
ہاں رات بہت ماشاء اللہ پانی ہوا جب کھوج تھی پانی کی تو پانی رات ہوا
ہے نہیں کیا تو گھر پے تم لوگ کا پورا ہو رہا ہوگا کھیتی ہو گیا ہوگا اسٹارٹ دھان روپاانا
دھان ابھی نہ نہ روپ گا ابھی پانی کھیت میں ہوگا جوتا گا ہگا پڑے گا اس کے بعد نہیں روپ پاگا
او ہو ابھی بہن نہ کی ہو
بہن ابھی بڑھی نا نا ہے ابھی مطلب پانی جو ہے کھیت میں بھر جائے گا جو تا گا جوتا کے باد جھینگا پڑے گا گا پڑے کے بعد پھر اس کے بعد روپنا روپا گا روپ نا لوگ کل ہی فون کیا تھا روکنا سے بات کیا تھا
او ہو بھائی تو ان لوگ پیسہ روپے والا لیتا ہوگا کتنا ایک دن کا
ایک دن کا نا لوگ بیگھا کے حساب سے لیتا مطلب لگا دو ہزار روپی بیگھا یا
جبتنا بیگھا ہو اتنا ہے نا
ہمم دو ہزار روپئے بگھا لے گا پلس کھانا پینا ہم لوگ کو کھلانا پڑے گا
تب تو صحیح ہے اتنا بیگھا پر تو ٹھیک لے رہا بھائی ہم لوگ کا تو دن بھر کا بولے ہیں پانچ سو لے ہے ایک دن کا
نہ تو یے لو بیگھا پہ لے ہے مطلب ہم لوگ کو کوئی کام نہیں کرنا بہان بھی اپنا ہی ہے کوڑے گا ڈھوئے گا بھی اور رک
سب کرے گا تو وہ حساب سے تو سستا ہے بھائی بہت یہاں سوچ لو کی دن بھر کا پانچ سو روپیہ چاہیے اب تو ان سال سے چھ سو کر دیں گے
ہمم نہ تو لوگ فون کری تھا کل میرے کی چچا نہیں فون کیے ہیں مطلب بارش نا اور یے تو فون تم لوگ کو کا ہم کریں ہے
صحیح بات ہے بھائی
بارش ہوا تب نا فون کر رہے ہیں
بارش کے بعد ہی نہیں ہوگا خالی دھاننے لگے گا بھائی کیا اب پوچی لگاو گے تم لوگ نا جیسے اور سبجی وبجی
جی نہ لگے ہے بہت کم مطلب جیسے کھیت بھا براوٹ اس کا لگا ہے ابھی تو زیادہ تر سیزن ہے اب دھانے رو پیا تھا
ہیلو
ہاں بولیے نا
آواز تماری کٹ گئی تھی بول رہے کیا جمعہ بھی تو تھا تم اسی میں بزی ہو گئے ہو گے ہے نا ہاں تو مگر وہیں پر مسجد ہے بھائی کی دور پر
رفی گنج جانا پڑتا
تو وہاں پے نہ ہے کون مسجد
مسجد ہے گاوں میں
تو
لیکن کا جی کا حافظ صاحب بھی نہ گھر گئے ہوئے ہیں اور پلس اتنا ادمی بھی نہ ہوئے ہیں
تو رفی گنج جا ہو ہاں تو نزدیک تو ہے ایک دو تین کلو میٹر کا کوئی ویلو ہے
رفی گنج بھی ہے بغل میں خرا گاوں بھی ہے
او ہو تب تو اچھا ہے یہی بہانے گھوم بھی لیتے ہو گے شہر
ہاں شہر کا تو روز انا جانا ہے
ہاں صحیح بات ہے کام ہے یے ہے آنا جانا ضرورت کے تحت ہے یے ہے ہے نا اور ابھی ابھی ٹھیک ہے نا
ہاں اب بھی ٹھیک ہے پہلے سے تو بہت اچھا ہمم
ہاں نہیں ٹھیک ہو جاے گے دھیرے دھیرے ارے تم باہر جگہ گھومنے ہیلو اواز کاہے کٹ جا رہی ہے تماری بار بار
ارے پا بدلی کیا بارش کا نا موسم ہے اسے نیٹ ورک سلو کا بھی کم بیسی کم بیسی ہو رہا
او ہو تبھی نا ہم بولے ہیں کی بولتے بولتے تم نے کہاں اواز چلا جا رہا ہے بارش ہو کا ابھی بھی بادل کی ہے ادھر
ہاں پورا بادل کیے ہوئے ہے لگ رہا کی اتنا گرمی کی ہو ہے آج نا کی پوچھیے مت
ہم ہی لوگ کے یہاں بارش نا ہورہا بھائی بڑی دیکت ہیں کب ہوگا اللہ جانے اتنی گرمی ہے
رہا تھا ہم لوگ میں لگا رہا اتنا گرمی اتنا گرمی آج ہم لوگ کی پوچھ بھی مت کیجیے
بارش کہہ رہے کہ بارش ہو رہا تب وہ تم لوگ کا یے حال ہم لوگ کا کیا بولے نہ ہو رہا ہے تو سوچو
جھارکھنڈ میں تو بہار سے زیادہ بارش ہوئے ہیں
ہاں ہاں یے تو بات ہے لیکن ابھی نہ ہو رہا ہے اس بار ہر جگہ ہو رہا لیکن ہم وہ تو ٹھیک ہے رانچی میں بھی روز بارش ہو رہی ہے ہر جگہ ہو رہی ہے لیکن یہاں نہ ہو رہا
انے
ہاں یہاں ہوئیے نارا ہم لوگ یہاں لیکن ایسے تو ہر جگہ ہو رہا ہے نا دیکھے کی کہاں تو لگا ممبئی کی مہاراشٹر میں اتنا بارش ہوی کی پورا گیس سلینڈر بہے رہا تھا پانی میں
ہمم مہا یے پونے میں
ہاں پونے ہی مہاراشٹر میں ہے تو وہی نا بولا کہیں کہیں پے بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے تب ہی پورا باڑ آجا راہا
ہاں سورت میں پورا مال ڈوب گیا تھا
سوچو کہیں پر ایک ذرا بھی پانی نہ ہو تو کتنا دقت ہے آدمی کو تھوڑا ہی ہو گئے لیکن ہونا چاہیے نہیں گرمی اتنی ہے بارش سے بہت ضروری ہے کھیتی وتی کیسے ہوگا
ہاں
برسات نہ ہوگا تو ہے کی نا
ہمم
اور بولو بھائی گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہلو
ہاں ہاں بولیے نا
گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے
ہاں
امی ومی سب خریت ہے ہے نا اور بولو ابھی کہاں ہے گھر ہی پے
ہاں
یہا پے ابھی رہیں گی کی چلے جائیں گے سسرال کو
ابھی دیکھیے رہیں گے
آپ کو آپ کو یہ ٹو پتہ نہ ہے نہیں
ہوں
وہی بات ہے
ہاں
آپ کا بیٹا سنا بیمار تھا ٹھیک ہو گیا
ہاں بابو تو ٹھیک ہے
ابھی ٹھیک ہو گیا گر گیا تھا بولے کی چوٹ وٹ لگ گیا بہت
ہاں وہ تو گیر ور جا رہا
ارے ہاں پکا نہیں بچہ پھسالو کے گر جاتا ہوگا
ہاں
ہے نا بھائی تم پولیس ولیس والے میں بھی دوڑ سک تا ہے تیرا تو ہائٹ اتنا اچھا ہے کوشش کرے گا تو ہو بھی جائے گا
ہاں ہاں
سمجھےکیا ہے کہ پولیس والا بھی بحالی بڑی آتا ہے بہار میں
ہوں
تو اس میں تم اگر دوڑ ووڑ نکال لے گا تب تو ایک دم آرام سے تیرا ہو جائے گا
ہاں دوڑ تو دوڑ ووڑ تو ہم لوگ کے اللہ کے رحم و کرم سے مضبوط ہے دوڑ ووڑ ہایٹ وسٹ بس تھوڑا سا دقت ہو گھوس وس بھی تو لگا ہے بہار میں
ہاں وہ تو لگا ہے لیکن اگر پڑھے والا بچہ رہے گا تو نکال لے گا
ہوں
جی محنت کرے سے سب ہو جائے گا
ہوں
اس نے محنت سے ہارنا نہیں ہے یعنی اں ادھر پھوپی لوگ کن نہیں جا رہے ہو تم
ہوں
ہلو
ہاں بولیے
کہاں تیرا دھیان چلا گیا بھائی بولے پھوپھی لوگ کن نہ جا رہے ہو
نہ ارے دھیان لگا کہ گاؤں میں بڑی بھیڑ لگی ہم ادھر ادھر لگا کوئی گر ار گیا سیڑھی وڑھی چھت اتے آٹے پیسے کہاں
او ہو کوئی گر گیا تبھی آواز بھی آ تی ہے تب نے
پورا بھیڑ بھاڑ ہاں
کوئی آدمی وادمی گر گیا کیا بھائی
ہاں شاید ویسے ہی ہے جا ہاں ادھر جی دیکھے ہیں
ہاں جاؤ دیکھو اور سب ٹھیک ٹھاک ہیں او ہو ہاں کے وہ بہت چوٹ پٹا بھی تو ہے
ہوں
نہ اس کی امی اس کو دیکھ نہ رہی ہوگی
کوئی گرانٹی ہے
ہاں بچہ اس کو عقل بھی تو نہ ہے کوئی بات نہ ہے بھائی کوئی چاہے سانپ اوپ بھی نکلا ہوگا بھی سانپ او بھی نکلا ہے تو ذرا ہللہ ہو
نہ نہ بائک سے جا رہا ہے چار کو پانچ گو بائک گئی تھا
او ہو تب ضرور کچھ ہوا ہوگا بھائی جان دیکھو کیا ہوا ہے بتائی پھر ٹھیک ہے بھائی جاؤ ٹھیک ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ